ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہاں بس
ہاں سب کیا آپ کے گھر میں سارے ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک
اور کیا حال چال
بس ٹھیک آپ بتائیں
جی بہت بڑھیا
میرا آج کا موضوع ہے حسن اخلاق ہم سب ہم ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری پیغمبر تھے آپ نے لوگوں کو توحید کی دعا دی جب آپ نے مکے والوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو یہ بات مکے والوں کو بہت بری لگی اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے لگے یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ایک ایک ب ایک بڑیا اسی بات کو لے کر آپ سے ناراض تھی مطلب ان سے وہ ناراض تھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گلی سے گزرتے تھے وہ اپنے گھر کا سارا کوڑا ان پہ ڈال دیتی تھی لیکن وسل علیہ وسلم اپنے کپڑے جھاڑ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا بڑھ جاتے تھے ایک دن وہ جو بڑیا تھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا نہیں پھینکا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی لوگوں پوچھنے پر پ چلا کہ بڑیا بیمار ہے یہ سن کر آپ فورن اس کے گھر گئے اس کا حال چال پوچھا جب تک وہ بیمار رہی اس کی دیکھ بھال کرتے رہے بھیا اس کے اس عمل اور اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ایسے بہت سے باقعات ہیں جن کے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی اور درگزر کا راستہ بتایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ہلکا واضح ہوتا ہے آج بھی آپ صلی اللہ ع وسلم کا حسن اخلاق پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے تو مطلب ہمیں ایسے ہمیشہ ان حسن اخلاقوں کو فالو کرنا چاہیے
ہاں یہ صی بولا آپ نے
آپ بتائیے آپ کا کیا یہ ہے اس میں
ہاں وہ اسی اسی سے تو پتا چلتا ہے کہ انسان کا کیریکٹر کیسا ہے جب وہ اپنا دکھ لاک د کاتے تبھی ہم کسی انسان کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے
جی بالکل
اور آج کے زمانے میں انسان ویسے زیادہ تر نہیں ملتے تو
ہاں تو اس لیے ہمیشہ ہم مطلب انسان کو ہمیشہ حسن اخلاق فالو کرنے چاہیے ہے نا
ہاں
تو اب میں بتانا چاہوں گی تھوڑا آپ کو ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ مطلب ڈسپلن کیا ہے لائف میں آپ کو پتہ ہوگا اگر انسان اپنی زندگی میں کامیابی سکون اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے سب سے پہلے ڈسپلن کا اپنانا ہوگا تو ڈسپلن دراصل زندگی کو ایک اصول ترتیب اور اصول اور ترتیب کے ساتھ گزارنا سکھاتا ہے
ہاں یہ ص ہی بولا آپ نے
ڈسپلن کی شخصیت کو سنوار مطلب انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے ایک ایسا شخص جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اپنے کام مقررہ وقت پر انجام دیتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے وہ دوسر دوسروں کی نظر میں بھی قابل احترام بنتا ہے اس کے برکس جو انسان بے ترتیب ہو ہر کام میں دیر کرے اور ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرے وہ آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے تو آپ بتائیے اس کے بارے میں
جی یہ تو صحیح بولا آپ نے کہ ڈس ال انسان کی زندگی میں بہت امپورٹینٹ ہے میں آپ کو کچھ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک آدمی تھا نا وہ اسسی کے لیے پریپیئر کر رہا تھا ایگزام کے لے تو تو وہ پڑھ رہا تھا تو اس کے وہ نا ڈسپلن نہیں تھا وہ کبھی پڑھتا تھا دو گھنٹے کبھی پڑھتا تھا تین گھنٹے پر کنٹینیو نہیں پڑھتا ایک آدمی تھا اس کا ہی دوست تھا وہ ہر دن پانچ پانچ گھنٹے پڑھتا تھا ہر روز چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر روز پانچ پانچ گھنٹے پڑھتا تھا تو پھر جب اس نے وہ جب مطلب ریزلٹ کا ٹائم آیا تو سبھی نے بولا کہ وہ تو ڈیفنیٹلی گیا ہوگا پر وہ ڈیفنیٹلی گیا تھا وہ دوسرا والا نہیں گیا تھا اس کا مطلب یہ ہیں کہ ڈسپلن لائف میں بہت امپارٹینٹ ہے آپ بتائے کچھ اس پ
ایک مطلب ایک چیز ہے محترم محترم پرنسپل صاحب مطلب ہمیں ہمیشہ طریقے سے بات کرنی چاہیے مطلب جیسے ہم کسی کا نام بولیں تو محترم یوز کر کے بولیں
دگ جاتی ہیں
ہاں ہاں تو علم ہاں مطلب انسان کو علم ہونا چاہیے علم سے صرف کتابیں پڑھنے یا امتحان میں اچھے نمبر لینے کے ن امتحانات لینے کی مدد بلکہ علم انسان کو صحیح اور غلط میںح پرکھ کرنا سکھاتا ہے یہ انسان کی سوچ کو واضح کرتا ہے اس کے کردار کو بہتر بناتا ہے اور اسے زندگی کی مختلف معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے ایک بے علم شخص بہت سی چیزوں کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے محروم رہتا ہے
روشنی ہے اسی سے تو وہ دیکھ سکتا ہے
پڑ لکھا ہوگا مطلب تو مطلب ہم یوز کرتے جیسے ورڈس ہاں جیسے ہم یوز کرتے ورڈس جناب عال ہاں مطلب ڈ ہمب کرتی ہو جناب علی مطلب نا احترام کے لیے عزت کے لیے کسی کو
ہاں
تو انسان اور دوسرے مخلوقات کے درمیان سب سے بڑا فرق بھی علم ہی ہے جانور اپنے فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں لیکن انسان کو عقل اور علم عطا کیا گیا تاکہ وہ غور و فکر کرے آپ کو میں بتاتی ہوں نئی چیزیں دریافت کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ اپنی صلاحیتوں کو کبھی پہچان نہیں سکتا ہے
ہاں اسی ہی بولا آپ نے
جیسے مطلب اگر ہمیں اور مطلب پھر ہم کبھی کبھی ورڈ یوز کرتے ہیں ارضنیاز اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جب ہم لاسٹ پہ مطلب نا ودھ ریسپیکٹ بولتے ہیں کسی کو کچھ تو مطلب اس پہ ہم بورڈ یوز کرتے ارزینیاز
ہاں وہ تو پتا ہی ہے
ہاں آپ کو میں کچھ بتاؤں گی اس کے بارے میں ہمیں تاریخ پر نظر ڈالیں ڈالیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں نے علم کی اہمیت دی وہ ہمیشہ ترقی کی بلندیوں تک پہنچے سائنس طلب انجینئرنگ ڈگریاں مطلب سب انہیں کو ملی آج ہم جو سہولیت استعمال کرتے ہیں نا وہ سب کسی نہ کسی انسان کی محنت اور علم کی وجہ سے ہے
ہاں
علم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ انسان کو خود مختیار بناتا ہے جو شخص علم رکھتا ہے وہ دوسروں پر کم مطلب انحصار مطلب ڈپینڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مسائل ان کی پرابلمس کو خود مطلب حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے
ہاں
آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے
ہاں آپ صحیح بول رہے ہو علم تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے تبھی تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بنا علم کے اس کو کیا پتہ ہے صحیح کیا گند کیا
کو بتاؤں گی ہر کسی چیز چاہے علم ہو ڈسپلن ہو ہر کسی چیز میں مطلب انسان تبھی کچھ کر سکتا ہے جب اپنی مطلب وقت کی ہاں ڈسپلن ہوگا اور اپنی وقت کی قدر کرے گا وقت کو وقت کی اہمیت کو سمجھے گا میری نظر میں اگر انسان زندگی میں کسی چیز کو سب سے زیادہ سمجھ لے تو وہ وقت کی اہمیت ہے وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ان سال برابر ملتی ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو کامیاب ہو یا ناکام ہو ہر انسان کے پاس دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں نا مگر فرق صرف اس بات سے پیدا ہوتی ہوتا ہے کہ کون ان گھنٹوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے جو اچھے سے استعمال کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو ضائع کرتا ہے وہ مطلب پھر اس کا فیوچر بھی ضائع ہو جاتا ہے مستقبل اس کا مستقبل بھی ضائع ہو جاتا ہے
اور مجھے لگتا ہے کہ
ہاں ہاں
مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ اس لیلم کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا
ہاں وہ آج کل زیادہ تر موبائل فونوں میں ویست ہوتے ہیں انم پہ زیادہ زور نہیں دیتے ہیں
ہاں ہی
امداد لینا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جو چھوٹے بچے ان کو علم کی طرح زیادہ رخ کرے
ہاں بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں جو لوگ وقت کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں ترتیب دیتے ہیں وہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی عادت انہیں دوسروں سے مختلف بناتے ہے دوسری طرف یہ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں وہ اکثر بعد میں پچتائے پچھتاتے ہیں
ہاں
آپ کو پت ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ایک چیز سب میں مشترک ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ وقت کے پابند تھے وہ وہ جانتے ہیں کہ کہ ہر لمحہ قیمتی ہے اس لیے وہ اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تاخیر اکثر ناکام کا سبب بنتی ہے
ہاں اس سے ہی بولا آپ نے وقت تو انسان کو جس نے اپنے وقت کو قابو کر لیا اس نے دنیا کو قابو کر لیا
جی بالکل صحیح بات ہے میرے خیال میں انسان کی اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانیں اگر ہم روزانہ صرف چند گھنٹے بھی کسی اچھے مقصد کے لیے مستقل استعمال کریں تو چند سال بعد ہماری زندگی مکمل طور پر بدل سکتی ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بڑی نتائج پیدا کرتی ہیں
ہاں صحی ہی بولا آپ نے
آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وقت زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے اس کی قدر کرنا دراصل اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے جو شخص وقت کو سمجھ لیتا ہے وہ زندگی کو سمجھ لیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحے کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے کیونکہ وقت خاموشی سے گز گزرتا رہتا ہے مگر اپنے ساتھ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ لے جاتا ہے
ہاں
ا